ہلو
ہلو ہاں بائی گا
اور بھائی جان کیا حال چال
بس بپی خھی رہ ہو تو آ
اور فرمائیے کچھ کیا کیسا چل رہا ہے آپ کا
کیا ہی بت بھائی جان آج کی رات بڑے گی بہت ہی خراب طریقے سے جیریی ہے
کیوں ہےسا کیا ہو گیا پھر رات
تو نہیں بھی نہیں بھ ج
نیند کیوں نہیں آ رہی ایسا کیا ا کرتے ہو آپ
بہت ہی زیادہ اوور تھنکنگ چل رہی ہے کچھ نہیں بس ریلس چلانا موبائل جلانا موبائل میں لگا رہا بس اورقت کچھ بھی الٹا سیدھا بس یہی چل رہا ہے زندگی میں جے گا
نہیں یہ آج کے ٹائم پہ نا زیادہ تر ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے ہر کوئی اوور تھنکنگ کیا ہے کہ فیوچر کو لے کر نا ہر کوئی آج کل بہت چنت رہتا ہے وہ آج کے مطلب پرزنٹ کو اپنا یوز نہیں کرتے ہیں نہ تو اس پہ دھیان نہیں دے پ پاتے ہیں فیوچر کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ پتاہ نہیں بوشیہ میں کیا ہوگا ہماری جاب لگے گی یا نہیں لگے گی بہت سے لوگ جاب کے لیے پریشان ہے بہت سے لوگ کیا ہے کہ اپنے دھندے بزنس کے لیے پریشان ہیں تبھر اپنے پریشانی رہتے ہیں وہ آج آج میں نہیں جینا چاہتے کوئی
بالکل وہائی نہیں یہی ہو رہا ہے
ابھی مجھے بھی مطلب تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے کیونکہ پورا دن میں کہ ہے دکان چلاتا ہوں تو میں پورا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں تو شام تک دماغ بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بہت زیادہ رات میں بھی نیند نہیں آتی ہے ا پر پریشان ہو جاتے ہیں تو میرا کام ایسا ہے کہ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں پورا دن تو آ جاتی ہے لیکن آپ کا کام تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ آپ ویسے کیا کرتے ہیں
جا کے وہ بیٹھا رہتا اور کچھ نہیں
جی جی ہاں تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر شریر تھوڑا پریشان ہوتا ہے تھوڑا مطلب محنت کرتا ہے تو شام کو نیند ٹھیک آ جاتی ہے لیکن ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ بس بیٹھے رہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے تھوڑا نہیں آتی ہے پہلے جب ہم بھی اسکول ٹائم میں تھے تو ہمیں بھی بارہ بجے تک نیند نہیں آتی تھی بارہ ایک بج جاتا تھا
بالکل بھائی جان بالکل
ہوں کبھی ویسے اوور تھنکنگ کا تو اب کوئی کچھ ہی نہیں کر سکتا یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ تھوڑا بھشیہ کے بارے میں لوگ کم سوچتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ تھوڑا من لگ جاتا ہے ان کا اب جب اکیلے رہتے ہیں نا تب یہ زیادہ تھنکنگ آتی ہیں یہ پتاہ نہیں بھشتی میں کیا ہوگا اب میری جاب لگے گی یا نہیں جاب نہیں لگی تو گھر والے کیا کہیں گے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ تو جیسے نیٹ کہ یہاں آئی آئی ٹی کی تیاری کرتے ہیں نا وہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں
بالکل بھ ہ بالکل آپ کی بات بھائی ب تو میں
ہوں کیونکہ جیسے آپ نے خبر سنی ہگی کہ اب جی
خراب ہے نا تو من کرنا ش بڈنگ سے خود
ہاں یہ آپ نے دیکھا ہوا نا کہ نیٹ کا جب پیپر لیک ہوا تھا اپنے انڈیا میں تو کتنے لوگوں نے سوسائڈ کر لیا کیونکہ جب بچوں کو بچے بہت زیادہ محنت ت ہیں اس کے بعد بھی ایسی پیپر لیک جیسی گٹنا ہو جاتی ہے نا تو ہر کسی ھیک ہم لوگ کیا ہے کہ من بھر جاتا ہے کہ ا کتنا ہی محنت کرے یہ اوپر سے پیپر لیک کر دیتے ہیں تو ہر کسی کو بہت زیادہ برا لگتا ہے
بالکل بالکل
جی تو باقی اور سنائیے آپ کے آفس میں مطلب کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کر کون سی جاب کر رہے ہیں
یہ بتاؤ آپ تو کچھ نہیں کر رہا ہ میں جاتا ہوں جا کے بیٹھ جاتا ہوں تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ کر کے صحیح ہو جاتا ہوں اور کچھ بھی کر رہا ہوں
اچھا اچھا ویسے آفس میں آپ کو کیسے ورک دیے جاتے ہیں لوج کیسا ورق ہے آپ کا
میں ابھی ڈیٹالتا مے پ میرے تو اس میں مزہ ہی نہیں آتا مطب کچ سوچنے والا کچھ ہے نہیں ن ج م میر میر تو پتا ہے کہاں سے مے کیا اسٹی فالو کر سے کہنا وہ کہتا ہے اس میں سوچنے کا کچھ اور کچھ ٹرائی کرتا گیا اس مزہ آتا ہے
ویسے جی ڈیٹا انینالسس کے بارے میں تو میں نے سنا ہے تھوڑا بہت باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اس اس میں تو زیادہ میں نے نہیں سنا ہے ہیلو
ہاں ہاں بالکل بکل
ہلو
ہاں میں نے کیا کہ تھوڑا بہت مطلب ڈیٹا انالسس کے بارے میں تو سنا ہوا ہے کیونکہ نا آج کے ٹائم سے بہت سارے ٹیچر اب ڈیٹا االسس کے کیا کہ کورسز لے کر کال رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں
فزکس والا ہے اور بھی کئی ٹیچرس ہیں
بالکل وہ جا
ہوں
تو بس وہی بیٹا کرنا سمجھنا اس جاننا اس کو جی ویسے اس کو سٹینڈرڈ میں کنورٹ کرتا ہے ایسا ایک بار ہو جاتی ہے کچھ چیزیں تو تو وہ ایک ہی فارمیٹ بن جاتا ہے بار بار تو وہی جانا بار بار تو وہی جا موڈ خراب آنے رگتا ہے اللہ
اچھا ایک بات بتاؤ اگر جیسے کوئی بچہ ہے مان لو تو وہ اگر بنا کوڈنگ سیکھے کیا کیا کر سکتا ہے آئی ٹی سیکٹر میں
بن کوڈنگ والے ہی تو اچھی زندگی جی رہے ہیں ابھیٹر میں
اچھا تو آپ کو تو پڈنگ آتی ہے نا
وہی تو بتا رہا ب والے یہ اچھی زندگی جی رہے ہیں آئی فیکٹر میں یہی تو سب سے بڑی بدنامی ہے
اگر جیسے ہم کوڈنگ کو آسان شبدوں میں کہیں تو کیا ہے کوڈنگ
کچھ نہیں ہے لوجی کے بس
لوجک جیسے
مطلب اگزامپل اگزامپ پل ایسے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو کرنے میں مان کے چلو کوئی بھی نارمل ایگزامپل لے لو کہ دس لوگ ایک کام کو کر رہے ہیں تو اسی کا کوئی لوجک نہیں کال ہو گ ہے وہ ایک بندہ سارا کام کرے ختم کرتے بس
اچھا
ج جو کام دس گھنٹے میں ہو رہا تھا وہ کام ایک منٹ ایک ایک گھنٹے میں ہو جائے ھم
اچھا
ایسا کچھ سوچو ایسا کچھ ٹریک نکالو یا کچھ آئیڈینٹیفائی کرو
باقی ابھی کیا ہے آج کے ٹائم پہ ویڈیو ایڈیٹنگ یہ ایسے ایسی چ بہت زیادہ ٹرینڈنگ پ چل کیا
سب کو جلدی سے جلدی چاہیے سب سے
نہیں نہیں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور ایسسی بہت ساری چیزیں اسکلس ہیں کہ آج کے ٹائم پہ بہت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں لیکن کیا ہے سی آئی نے آ کے نا سب کچھ فیش نس کر دیا کچھ مت پوچھو اب تو زیادہ تر کام اے آئی سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اے آئی سے کام ہو رہے ہیں
ہاں بالکل وائی گا بالکل
ابھی بہت سارے وہ ایپس ہیں جیسے کلاؤڈ ہے اور جیسے گوگل فلو ہے یہ بہت سارے ایپ ہیں جو کہ پہلے لوگ وہ کام ہاں مینولی کرتے تھے اب تو وہ اپنے آپ ہی آٹومیٹک ہونے لگ رہا ہے
ہاں بسے س ہو جائان س جیمنی فلو آ گیا ہے فلڈ ہے بہت سارے ہیں ایئر فلو ہے
وہی تو پہلے کیا کیا اگر آپ کو فوٹو کو بھی ایڈٹ کرنا ہوتا تھا تو آپ کو ساپ سے سیکھنے پڑتے تھے جیسے کینرا ہے فوٹو شاپ ہے ابھی تو کچھ نہیں بس ایک فونٹ لکھو اے آئی چٹ جی پ ٹی کو دے دو وہ پورا ایک منٹ میں کر کے دے دیتا ہے
بالکی ہو گا
لیکن کیا ہے اے آئی کے تھوڑے نقصان بھی ہیں جیسے اپنے ملک میں کیا ہے کہ ابھی ڈیٹا سینٹرس بنایا جا ہے نا ممبئی کی سات تو آپ نے کچھ ٹائم پہلے نیوز سنی ہوگی کہ وہاں پر کیا ہے کہ پانی بہت زیادہ وہ دتی سے نکال رہے ہیں کیونکہ ان کو جو سرور ہے ان کو کیا ہے کہ ٹھنڈا بھی کرنے کے لیے پانی چاہیے تو وہاں پر بہت زیادہ پانی کی شارٹیج کمی ہوتی جا رہی ہے
بالکل بھ جان ہمارے یہاں بھی تو اسی لیے لیکن یہاں کسی کو فرق تھوڑی پڑتا ہے یہ کس کو پے میں کبھی کس کو نہیں
تو آپ کے یہاں پر کیسے پانی آتا ہے مطلب کیا رہتا ہے
جسی تو یہ ڈیٹا سینٹر جو رہیں گے وہ تو آ سم کار للاقم وے سمدر تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ فقت پڑے گا
نہیں اگر جیسے ڈیٹا سینٹر پہ
اپنے اپنے سائڈ میں ہڈ مک وہ اس میں سیٹ اپ کیا جائے گا
جی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی لیکن کیا ان شاء اللہ کہ میں دیکھ رہا تھا نیوز دیکھ رہا تھا تو وہاں پر دکھا رہے تھے کہ جیسے یہ کیا کہ گوگل اور ایسی کمپنیز ہیں وہاں پر کیا ہے کہ بہت ایسے پانی بہت زیادہ لگتا ہے تو انہوں نے ایک سلوشن نکالا ہے کہ وہ ایک ایسا انہوں نے جیسے کنٹینر اسکوائر شیپ کی ایک وہ بنائی ہے جس کے اندر ڈ وہ رہیں گے ان کے جو بھی ہوتے ہیں سب بھی ہوتے ہیں سرور وہ اندر رہیں گے اور ان کو وہ سمندر کے نیچے جا کے مطلب وہ پلیس کریں گے جس سے کیا کہ ان کی پانی کی کمی نہیں ہوگی اور جب وہ اوپر نیچے جیس پانی سمندروں لے رہے ہیں آتے تی نہ تو وہ کیا کے اوپر نیچے ہوں گے لیں گے تو اس سے کیا ہے کہ وہ بجلی بھی پروڈیوس کریں گے اور وہ سروس کے لیے کام آ جائے گی
وہ یہی ہوتا ہے بڑی جان
تو اپنے
ابھی ابھی بھی اسی طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے
نہیں اپنے ملک میں یہ ابھی نہیں ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی فریش واٹر کو یوج کر رہے ہیں یہ
نہیں نہیں نہیں ایا نہیں ہوتا اپنے یہاں ڈیٹا سینٹر ہے نہیں بس یہ کہ ممبئی میں
ہاں ممبئی میں
اسی لیے تو مہینہ واٹر کی کمی پ آ آئی تھی کچھ ٹائم پہلے
ہاں وہ بہت زیادہ نیوز سے آ رہی تھی بسارے بیوڈ کے جو ایکٹے وہ بھی اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہے تھے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے یہاں پر
بالکل بیا بالکل
ویسے ابھی جی جی فرمائیے
بولی بولی
جی وہ ہے کہ ابھی میں نے اور بھی نیوز سنی تھی کہ ابھی گوگل اور جو مائیکروسافٹ جیسی کمپنی اپ وہ اپنے ڈیٹا سینٹر اپنے ملک میں کیا ہے کہ سچویٹ کرنے کی سوچ رہی ہیں وہ
سوچ نہیں رہے بھ ہو چکا ہے ڈیل ہو چکی ہے ای میں امبانی جی اور اڈانی اڈانی اڈانی جی دونوں سے میں والے ہیں
یہاں لے کر لے کر آئیں گے
ہاں امبانی جی ارانی جی کا دونوں کا وہ ہے اس سٹ اپ وہی اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ایک گاندھی نگر ادھر گجرات میں سیٹ اپ کیا جائے گا ایک ڈیٹا سٹر
اچھا اچھا تو یہ پہلے یہ تو سلیوشن نکالارے کہ اس کے مطلب کیا کیا نگیٹیو امپیکٹ پڑیں گی
گیویکئی فرق پڑتا ہی نہیں ہےا کسی کو وہی ہے
ہاں وہی تو اپنے ملک میں اتنا کون دیکھتا ہے بس پیسے والوں
سے ک اپنے مردوں مس پیسہ بھیے لے جاتا ہے
ہاں ایسے ہی تو اگر اتنا ہی فرق پڑتا ہے تو آج کے ٹائم پہ جتنے بھی پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں ابھی نا میں اپنے گاؤں میں دیکھ رہا ہوں ابھی جولائی آدھا جولائی نکل چکا ہے جب ہم چ ٹوٹے تھے اس ٹائم پہ بہت زیادہ بارش ہوتی تھی لیکن ابھی کیا ہے دو یا چار دن بارش ہوئی ہے ابھی بہت اتنا فرق آ چکا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا ن نا تو پانچ سے دس سالوں میں اپنا گاؤں بھی ایسا ہو جائے گا جیسے جیسلمیر کے